تھڑا س ہوں
جی آپ ٹھیک ہیں اچھے سے سح
اچھے سے گھر پہ سب ٹھیک جی تو کیا چائے وائے فرمائیے اپ نے نوش
جی چائے
جی اچھا ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے
اور باقی
ہاں بس یہ تھوڑا بابا فون کر رہے تھے کہ ان کو کچھ تھوڑا پیسے بھیجنے تھے کسی کو تو اس سلسلے میں تھوڑا میں مصروف بیٹھا تھا
ہوں ہوں جی جی بس بس مکھن کھانی ہے چچور کو لگانی ہے
اچھا ہاں تو ہے ہی وہ تو ہے ہی وہ بات ہ اچھا ٹھیک ٹھیک اچھی بات ہے اچھی اچھی بات ہے اور بتائیے آپ موسم تو ٹھڈا ہو چکا ہے تھوڑا تھوڑا
صاف سنائیے دی کیا آپ کچھ فرما رہے تھے
کیا فرما رہا تھا
کچھ بول رہے تھے آپ ہاں ہم ٹھنڈی ہوا کی بارے میں بات کر رہ ٹھنڈی جگہ ہ ہوں جی جی جی جی بالکل صحیح بس کانڈ ہو گئے تو ہو گئے کانڈ سارے کانڈ ہو گئے جی جی
کیا گرا دیا کچھ انہوں نے ہوں ہوں
جی برقا ہے تو
ہاں ہاں تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی ایسے تو چپ کر کے تو نہیں ہونے والا نہیں ہونے والی چیزیں جی اچھا
خاموشی سے کچھ ہو جائے گا بسمت مل م ہ ہ
ہاں فرصت کسی کے پاس نہیں ہے جی جی جی اچھی بات ہے اچھی بات ہے ہاں اللہ تعالی کام میں مصروف ہی رکھنا چاہ ہیے انسان کو جو خالی انسان ہوتا ہے وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے
کام والا بھی ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے پھر بھی جو بیٹھا ہوا ہے اس کو سکون ہے شانتی ہے دماغ میں ہوں
اچھا ٹھیک ٹھیک چلیے وہ بات بھی ہے ہ ہاں ان کو کچ تھوڑا کام تھا وہاں پر تو وہی کرنے
جی بس ٹھیک اور باقی
ہاں تو ٹھیک ہے جی جی دیکھیے پہلے آپ جی ہاں بس چل رہی ہے زندگی اور کیا ہی مطلب بولیں گے جی ہاں چائے تو ہم نے پی چائے تو جی چائے تو ہم نے مطلب پی تھی پہلے ہی پی تھی ہم نے چائے
جی صحیح
تو اب مطلب ایسے ہی جو گھر اس گھر میں تو ہم کیا ہی کر سکتے ہیں گرمی کی وجہ سے مطلب جو تھکاوٹ ہے وہ بھی ہو رہی ہے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں ہ تو اس سلسلے میں مطلب کریں گے بھی کیا تو وہ تو بہت ہی زیادہ وہ ہو جاتی ہے نا مطلب تھاکے ہوئے ہوتے ہیں کام بھی نہیں ہو پاتا اوپر سے یہ جو اوپر سے کاکروچز جو وٹے بولتے ہیں انہوں بھی پریشان کر دیا ہمیں یہاں سے اتنے سارے ہیں یہ اتنے سارے پردو وردوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں
بالکل
ہاں پتا نہیں اور یہ مکھیا مکھ ہوں مکھیوں نے بھی پریشان کر کے رکھ دیا ہ اس سلسلے میں بھی بہت زیادہ وہ پریشان کرتے ہیں ہ ٹھیک سے رہنے بھی نہیں دیتے
یہ تو بڑے مچھر ہے مجھے ادھر
ہاں وہ تو ہے ہی وہ بہت ہی خطرناک والے مچھر ہے نا ابھی
مچھر پھر بھی ٹھیک ہے مچھر پوچھ
آپ کے پاس تو دو بڑے بڑے والے مچھر ہیں نا بہت ہی خطرناک والے مچ ھر جی جی جان لیوا مچھر ہے چھوڑتے کہاں ہے وہ اس سلسلے میں بہت ہی زیادہ وہ خبردار انسان کو جو ہے رہنا پڑتا ہے ہاں بہت زیادہ وہ تو مطلب بہت ہی خبردار انسان کو جب رہ تبھی بچ پائے گا ورنہ کہاں بچ پائے گا ورنہ تو اس کو کھا جائیں گے یہ مچھر ہے نا ہاں وہ عالم یاپ گھر چلا گیا مطلب دوپہر کو عالم تو اب گھر چلا گیا دوپہر کو تو اس کو میں نے یہیں پر گاڑی میں چھوڑ دیا تو وہ اب خود ہی جو ہے گھر چلا گیا تو انھے بولا کہ میں دو تین تین دن بعد پھر سے آؤں گا توب دیکھیں گے باتوں میں ہم نے یقین کر کے ان کو چھوڑ دیا
ہوں ہوں
تو وہی دیکھیں گے اب کیا کریں گے وہ ہ
بہت بڑھیا بہت بڑھیا بہت اچھا چل رہا ہے آپ کا جی جی بالکل
شاعری پھر کیا آپ نے کن موحی نہیں بس وہی خالی کچھ شعر اپنے لکھی ارے آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کچھ شعر و شاعری کرنے کا ہاں آپ کے پاس وقت کی بہت زیادہ قلت ہے ہاں
مجھے
ہاں شعر و شاعری لکھنی چاہیے اس میں کبھی شام کو تھوڑا وقت ملے یا کچھ بھی وقت ملے
مجھے بولیے آپ مجھے وقت ہی نہیں ہے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے میرے پاس مصروفیات تھی ہے مصروفیت بس
ہاں مصروفیات تو ہوتی ہے وہ تو پتہ ہی ہے وہ تو اب زندگی کا ایک وہ حصہ بن چکی ہے ہماری جو مصروفیا ت ہوتی ہے اب اس زندگی کا ایک حصہ ہے انسان اب مصروفی ہوتا ہے تو کیا ہی بولیں گے اب اس سلسلے میں بھی
ہونا دوسرا ہوتا ہے حد سے زیادہ مصروفیات میرا دماغ تھک جاتا ہے انسان کو کم سے کم کچھ راہ ملنی چاہیے
اچھا
کے ٹائم سکون نہ بیٹھنے کے ٹائم سکون نہ کام کرنے کے ٹائم سکون
کیا کہاں کی یہ مصروفیات والی زندگی ہے
ہاں کیا ہی بول سکتے ہیں اب اس سلسلے میں بھی آپ کی مطلب آپ کی زندگی مصر و فیات نہیں بہت مصروفیات
ہاں اس میں حد پار ہو گئی ہے
حد پار ہوگئی یہ سچ میں اب بس ت کی لحاظ سے جی میری بھی مطلب آپ مان لیجے ایسے جی مصروفیات والی زندگی ہے بہت مصروفیات نہیں پر مصروفیت والی تو کم سے کم ہے ہی کیونکہ بہت ہی زیادہ جیسے کیا جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں پھر کام وام کر کے گھر کی پھر دکان پہ جانا پڑتا ہے پھر وہاں سے آ کے پھر شام کو دس بجے آ کے پھر تھوڑے کچھ کام وام کر لیتے ہیں پھر سو جاتے ہیں اسی طرح جو ہے ہمارا جو ہے دن وہ نکل جاتا ہے چھٹیوں والے دن بھی ایسے ہی نکل جاتے ہیں
ہوں ہوں
ہاں بس ایسے ہی ہمارا جو دن ہے اس کا آغاز اور اس کی آنکھ ووش ختم اسی طرح ہو جاتا
ہاں بالکل صیح
یہی یہی بات ہے تو بس ہوتی رہتی ہے اور بتائیے آپ
صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں آپ
صبح تو مطلب وہ تو اسی چیز پہ مطلب دار و مدار ہے اس کا شام کو آپ کتنے بجے سوئیں گے جی نہیں میری صبح تو سات آٹھ بجے سے شروع ہو جاتی ہے جی آخھری تو نو زیادہ سے زیادہ نو نو سے ہماری صبح شرح ہو جاتی ہے میری والی جی جی ہمم ہ سے یہاں سے مطلب کیا ہی بولے یہاں مجھے لگا تھا میری ہی غلطی ہے پر یہاں کچھ ماحول میں ہی کچھ ایسا ہے کچھ صبح دیر سے شروع ہوتی ہے کیونکہ جو عالم ہے وہ گھر سے ب جلدی اٹھتا ہے پانچ بجے چھ بجے چار بجے تو مگر یہاں وہ گیارہ ہی گیارہ گیارہ بجے تک سوتا رہتا تھا تو اس سے مجھے پتا چلا کہ یہاں کے ماحول میں کچھ بہت زیادہ آئے خطرناک چیز ہے شائریین
صحیح بات وہاں کا ماحول
اصلی میں ایک چیز ہوتی ہے نا جتنی آپ کو مطلب اچھی نیند آتی ہے نا اچھی مطلب سکون بھری نیند ارہی تھکاٹ ہٹ دیتی ہے اتنا آپ صبح جلدی اٹھ سکے کیونکہ ہر ایک انسان کی ایک مطلب مقدار ہوتی کچھ نیند کی جب وہ پوری ہوتی ہے تو انسان اٹھ جاتا ہے جیسے میں بولوں گا میں بہت اچھی نیند آتی ہے شام کو سوتے ہیں تو صبح تھکے ہوئے نہیں اٹھتے اچھے اٹھتے ہیں
صبح کے شام کو کتنے بچے سوتے ہیں وہاں پر آپ
شام کو وہاں گیارہ بجے دس دس گیارہ بجے سو گئے ہوتے ہیں بارہ بجے بھی سو جاتے ہیں مگر وہاں تھکاوٹ بھری نیند نہیں ہوا تھکاٹ صبح تھکی ہوئی نہیں صبح وہاں اچھے سے اٹھتے ہیں مطلب بہت ہی زیادہ آرام ہمم آرام والے مطلب طریقے سے وہاں
اچھا اچھا اچھا صحیح
تو اسی سلسلے میں مطلب بہت اچھی جو ہے نیند ہے وہ آ جاتی ہے
جی جی بالکل صحیح یہاں پر بھی ہم کیا ہوتے یہاں پر بھی دن جلدی شروع ہوتی ہے ہاں اور انسان کو اصل میں کیا ہے کہ انسان کا وہ جو ہے یہ باہر کا ماحول دیکھتے وہاں پر صبح کا اٹھنا بھی اچھا لگتا ہے انسان کو دیر تک من ہی نہیں کرتا انسان بولتا نہیں ایسا بول رہ ہے میں کیا سوتے ہے بہتر ہے اٹھنا
جی صحیح صحیح کہہ رہے آپ جی صحیح باتیں کر رہے آپ ہاں انشاء اللہ انشاء اللہ اپ ہمیں ارادہ ہے گھومنے کا بھی انشاء اللہ مزے کریں گے ہم اس دن بھی ہمم اچھے سے جو ہے لطف اندوز ہو جائیں گے ہم
جوتا بھی لگا کے رکھیے گا محمد حماس
اچھا ٹھیک ٹھیک ہاں کوئی نہیں وہ تو جوتا لگائیں گے محمد حماس کو ہ ہ جی جی اور عباد عباد ہاں ہاں وہ تو ہے اب مطلب ماحول تو بھی بہت گرمی کے لحاظ سے ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اس لحاظ سے بھی مجھے لگتا ہے تب ٹھیک ہی ہے جو اب آپس کا جو مطلب باغ واغ میں ہم نکل سکتے اچھے سے ہے نا تو اس لحاظ سے بھی وہ مجھے لگتا ہے اچھا ہی رہے گا اب جی ان چیزوں میں بھی اپنے آپ کو رکھنا ہے نا ہ صحیح بات ہے اور بتائیے آپ
بس اللہ آپ کی دعا ہونی چاہیے اللہ کا کرم ہونا چاہیے
ہاں وہ تو بے شک وہ تو آپ مطلب ویسی باتیں کریں وہ تو ہونا ہی چاہیے ضروری ہوں ہاں صحیح وہ بات بھی تو ہے ہی اور بتائیے آپ کا آپ کیا ہل ٹاپ جانے کا اپنے سوچا کچھ اس لحاظ سے ابھی کیوں نہیں اس لحاظ سے ابھی کچھ آپ کا جو ہے ہل ٹاپ کے بارے میں جان جانے کے لحاظ سے جو آپ بول رہے تھے اچھا ان اسکول والوں نے اس لحاظ سے کچھ اس پہ عمل کیا اور جپ نے دیا تھا ہ چلیے وقت اختام ہوتا ہے تو میں آپ کو ایک پچہ دوں گا ٹھیک چلیے بیٹھیے اللہ حا